ہیلو ہاں السلام علیکم
وعلیکم السلام ٹھیک ہو
ہاں آپ ٹھیک ہو
ہاں ٹھیک گھر میں سبھی ٹھیک ہو
ہاں الحمد للہ آپ سب ٹھیک ہو
شکر الحمد للہ اور سنا کیا کر رہے ہو کھانا کھایا
نہیں ابھی نہیں کھایا آپ لوگوں نے کھایا
نہیں ابھی نہیں
پھر ٹھیک ہے
آپ کے وہاں یہ سویرے سوتے ہیں آپ نے کھایا ہوگا
ہم ایکچولی گھومنے گئے تھے وہیں سے کھا کے آئے ابھی تھوڑا موڈ نہیں تھا
اور
بس آپ سناؤ آپ کو کہیں جانا ہے
نہیں نہیں وہاں پر جانا ہے ہاں
کب
جب اس نے بولا تھا کچھ صفائی وغیرہ کا نی ہے تو جب مجھے نہیں پتا وہ کب کریں گے
مجھے بھی بولنا میں بھی آؤں گی
اوکے مجھے لگتا ہے ا ٹیوزڈے کو
ٹیوزڈے مجھے بھی بولنا میں بھی ہوں گی
منڈے کو شام کو میں جاؤں گی جب اگزام ختم ہوگا تو وہاں سے ہی پھر
ٹھیک ہے
اگر آنا ہوگا تو آپ آنا میں ویٹ کروں گی آتی پور
نہیں میں کل گھر آؤں گی
نہیں کل نہیں منڈے منڈے ابھی بہت ٹائم ہےتا اب تک
ہاں مطلب مجھے ایسیے ہیں نا مجھے اگزامس ہے اس لیے
اچھا ٹھیک
ہوں
ہاں اس تو بول
ٹھیک
سمیر ہے اداری
ہاں وہ بھی ادھر ہی ہے
اس کو مانگنا کزن کو بھی اب فون پلیز
ٹھیک ہے میں بولوں گی
اگر اس نے نہیں دیا پھر اس کو بولنا بھابھی کو
پورے گاؤں کو بولوں گی میں ادھر
ہاں مگر آپ نے یہ کرنا ہے نا آپ نے مگر یہ جو کھٹ کٹ ہوتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے
یہاں تو ہے ہی نہیں ابھی
کال میں لگ رہےا
نہیں کہاں میں تو الگ
کیا کیا دن بھر
ایسے ہی بیٹھی تھی
کیوں کام وام نہیں کیا کچھ ادھر
نہیں ہے ہی نہیں کچھ کام کرنے کے لیے بہت سارے لوگ ہیں
اب کی ماسیی کا بہت بڑا والیوم ہے
ہاں
ہ ہ ہ اور
میری موم کیسی ہے
وہ ٹھیک ہے کر رہی ہے کااں وغیرہ اس کو بچاری کو دو دن سے تھوڑا بہت ملا ہے
کیا ملا
رلیکس پیار سے رہی ہے نا دو دن کو چھوٹ ملا ہے
اور
کل کل ملا آج کا نہیں پتا
میں تو پوری لائف دینا چاہتی ہوں اس کو
ہوں ہ
مجھے ہی بخشتی
یا اس کے ساتھ اس کو مگر اس کے ساتھ مت کوائے ہے کوائے لائی نہیں ہے
ہاں میں بیچ میں میرا دماغ خراب کر کے رکھتی ہے
ہوں
چلو میرا بھی خدا ہے
ہاں وہ تو ہے ہی اپنے بھی دن آئیں گے
ہ ہاں آپ نا پرسوں کہ ہی گئی تھی مجھے کس نے میسج کی تھی اس کو بولو کہاں کہاں ہو آپ میں نے اس کو بولا وہ ترال ہے پھر میں نے سنا آپ وہ کٹ کرنے گئی تھی
ہاں میں نے مجھے میں نے اس نے بولا مگر مجھے شرم میں نے بولا میں کہ اس کو بولوں گی
ہاں ہاں مجھے بھی لگا تھوڑا اور ب پھر بھی میں نے پھر بھی میں نے بول دیا
آپ نے بولا وہترال گئی ہے بہنی
ہاں مجھے وہی پتا تھا میں مجھے کہاں پتہ تھا اس کو میں نے بعد میں بولا وہ
ہاں اس نے بولا اس نے بولا میں پریشان ہو گیا اس نے بولا ہے وہ بہنیں کاٹ کرنے گئی ہے سرسوں کا سرسوں کٹ کرنے گئی ہے میں نے بولا اس نے بولا میں نے میں نے نہیں بولا اس کو ہم کہاں گئے تھے اس نے بولا ہے شم کا کو میں نے پوچھا تھا البتہ اس نے بولا کہ وہ بہنیں کہی گئی ہے ترال
ہاں بولا تھا
ہاں وہی بولا اس نے
ہوں
ان کو مت چاہیے رات اس کو فون تری بھابھی کو اس کو ہوتا ہے نا پرائیویسی ٹائم اسپینڈ کرنا ہوتا ہے اس لیے آپ اس کو مانگنا فون بولنا مجھے ضرورت ہے پھر کرنا وہاں سے
او میں کل صبح کروں گی اس کے فون سے
وہ مجھے بھروسہ ہی نہیں دےیرے پہ
ٹھیک ہے
اس کو بولنا ماما کا فون بھی ہے نا آپ کو اس میں بھی ہوگا
وہ اس کو چھوٹا فون ہے
ہاں اس کو تھا نا وہ دیا تھا نا ادھر
اچھا وہ میری ماسی کا
ہاں اور کس کا بولا میں نے
ہاں اس کے پاس بھی ہے میں گ ہوں
ہاں اسی کرنا مجھے کل ہو گیا تھا نا اس اس کو بولا تھا بات کرنے کے لیے یا ناظمہ دیدی کو اس نے مانا ہی نہیں اس نے پہلے بولا ہاں پھر بولا نہیں پھر میں نے آسفا کو بھی بولا پھر اس نے بھی پھر آئی نااز دیدی بچاری اس نے پھر بات کی
ہاں بہت دیتی ہے یا صرف بولتی ہے دوں گی
وہ ا کو اگزام ہے
وہ پیسے دیتی ہے یا صرف بولتی ہے دوں گی
کون
جو عورت بولتی ہیں نا اس کے بارے میں
نہیں نہیں وہ آئیں گے نا پرسنلی وہ کیوں بولے گی دوں گی اس میں آتے ہیں نا خود ہی
تمہیں آئے
ابھی م ٹاسک کمپلیٹ ہونی ہے نا
ہ یہ سب جھوٹ ہے
آپ مت ایسی بات بولو پلیز
مطلب میری کزن جھوٹ بولتی ہے وہ نہیں آئے گی تمہاری س
اس کو آ دیتی ہے نہیں مگر اس کو وہ آئیں گے آئیں گے یہ کنفرم ہے یہ گ یہ نہیں ہے نا کیونکہ اس نے بولا ہے آتے ہے اس میں آتے ہیں پیسوں کے بغیر تو گزارا بھی نہیں ہے نا
اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے
ہ پیسے سے سب کچھ ہوتے
اس سے اچھا اپنی لائف پہ دھیان دیتی شادی پہ لوگ شادیاں کر رہے
مجھے نہیں انٹرسٹ ہے شادی بادی کے چکروں میں نہیں
یہاں سے بھی کر رہے ہیں ادھر سے چب
اس کو ہو گیا کی کزن کو
کی بات پکی ہو گئی
خوشبو کی
ہاں
کب
اس کی مطلب اس کا بھی جلدی وہ ہوگا اس کو کیا بولتے ہیں انگیغمنٹ
ا وہ میں نے بہت پہلے سے سنا ہوگی ہوگی مجھے لگا ہو گئی مت
نہیں وہ ب رہی تھی ہوگی اب مطلب ہو گئی
ہ وہ میں بہت ٹائم میں نے نہیں اس نے بولا نا اس سے پہلے بہت بار بولا ہو گیا چلو اللہ اس کے اچھے نصیب کر میرے بھی اچھیے نصیب کرے سب کے اچھھی نصیب کرے
ہاں ہی ہ
اور کالج نہیں جان ہے آپ لوگوں کو
ہم نے چھٹی کر دی
اب تو کوئی اگزام ہے
ہاں انٹرنل اس کا ہے
اچھا ٹھیک اس کو ہے نا پھر سے نیٹ کا اگزام کزن کو اس کو جسے کو
ہاں اس کی نئے سے ایگزامس لگیں
ہاں بول رہے اس کا لیپ و مجھے نہیں لگتا یہ آسان تھا مگر یہ
صفائی کرنے کے لیے آ ن
اس نے نہیں کیا اس نے بولا ہمیں صفائی کرنی ہے بوونی پھر بو
اچھا ٹھیک
اس پھر میں نے اس نے بولا نہیں ڈائریکٹ مجھے ایسا آج پھر میں نے یہ جی بولو کوئی نہیں جب بپ کو کرو گے پھر میں آؤں گی
ٹھیک اچھی بات ہے
اور کیا اب کھایا کھانا ان لوگوں نے
نہیں ابھی کھائیں گے ہم میرا ویٹ کر رہے وہ
کو بنایا ہوگا وازوان ادھر
ہاں بہت اچھا
مجھے لفافے میں لانا تھوڑا سا
ہوں
کیونکہ مجھے اس کا بہت پسند ہے نا مجھے کووشت گوشت
یہاں کس کی شادی تھی جو میں گوشت لاؤں گی
مجھے لگا آپ لوگوں کے مت لائے ہوں گے تین چار سین
نہیں نہیں
اچھا اب تو حاک سے ہی گزارا کرنا
ہوں
اور عید کی شاپنگ واپنگ کر لی
نہیںی کبھی نہیں کی ابھی کروں گی میں مجھے دیکھ کے لانا ہے نا وہ مجھے پھر کزن کی شادی کے لیے بھی رکھنا ہے اس لیے میں سوچ سمجھ کے لاؤں گی
میں نے آرڈر کر کے رکھا ہے فائیو تھاؤزنڈ کا ڈریس
او
اور کیا آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو م چھاپڑی لگتی
نہیں نہیں اب میں بھی لا سکتی ہوں دس ہزار کے کپڑے
ہاں وہ بھی کسی اور کے پیسوں کی
نہیں نہیں اپنے پیسوں سے لاؤں گی
چلو کھاؤ اب خھانا اللہ حافظ
چلو